سل السلام علیکم وعلیکم وعلیکم السلام خریت سے سب کچھ
ماشاء اللہ سب کچھ خریت سے آپ بتائیں سب
اللہ کا شکر ہے سب کچھ خیریت سے ہے
کی تیاری کیسی چل رہی ہے تمہاری
میری تو بہت اچھی چل رہی ہے آپ بتائیے آپ کی تمہاری کیسی چل رہی ہے
میری میری بھی ماشاء اللہ بہت خوب گھر میں بہت سارے پکوان بنے ہیں
بہت اچھی بات ہے آج کل تو پکوان ہم سوشل میڈیا سے دیکھ کے بھی بنا سکتے ہیں نا یوٹیوب وغیرہ سے
جی پت میں نے تو آج آج ساری نئی نئی چیزیں ٹرائی کری ہیں جو میرے بچوں کو کھانی تھی اور میرے کو میرے والدانوں کو کھانی تھی میں نے تو ساری چیزیں سوشل میڈیا سے دیکھ کے بنائی ہیں دیکھتے اب کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے
نہیں اللہ اللہ کا شکر ہوگا بہت اچھی بنی ہوگی
جی بس اللہ برکت دے اور کیا چاہیے
نہیں اللہ کی رحمت سب پر بنی ہے تو اس میں بھی ہم دھوا کر کے کھائیں گے تو سب بہت اچھا ہوگا
بسملہ
ہوں آپ نے کیا سوشل میڈیا انڈیا کا چلو ہمیں یہ فائدہ بھی ہو گیا نا کہ کوئی تیوہار وغیرہ آتا ہے جیسے عید آ گئی تو ہم اپنے گھر پہ کچھ بھی اچھی چیز بنانی ہے
جی بالکل بالکل صحیح بات ہے اور میں نے آپ آ کا چینل دیکھا تھا کیا صحیح کھانا بناتی ہیں آپ میرے کو تو گھر پہ آپ نے بلایا ہی نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ کا کھانا کھلائیں
نہیں آپ جب دل کرے آپ کا آپ جب آ جاؤ
جی بالکل ضرور اب میں آؤں گی اور جو جو آپ نے چینل پہ بنایا ہے نا اپ نے مجھے آپ کھلائیں گی وہ سب
بالکل بالکل
جی
یہ تو الحمد اللہ اللہ کا شکر ہے تو آپ کچھ مطلب چینل چل گیا ہے ہمارا
جی جی جی اللہ کا شکر ہے مہر بنی رہے سب پہ
کن
جی اور میں نے تو پتہ ہے اپ نے اتنی ساری فوٹوز لیا سوشل اپنے سوشل میڈیا پہ ڈالنے کے لیے بہت ساری
شوق بھی ہوتا ہے نا ہم کو تھوڑا عید وغیرہ آ جاتا ہی ہے تو کہ ہم بھی کچھ سوشل میڈیا پہ تھوڑا سٹو ہو جائےیں کہ دیکھیں کیا سب لوگ اپنی فوٹوز وغیرہ ڈالتے ہیں تو اچھا لگتا ہے
جی وہی وہی بہت اچھا لگتا ہے ایک میموری بن جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اپنی فوٹو ڈالنا دیکھو کوئی کوئی لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے فوٹوز ڈالتے ہیں پر ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا نا اپنی میموریز کو شیئر کرنے کے لیے اپنے اچھے مومنٹس کو دکھانے کے لیے لوگ ڈالتے ہیں
پتا کیا ہوتا ہے کئی بار ہم اتنی دور بیٹھے ہوتے ہیں ہماری جیسے آپ ہی وغیرہ ہوتی ہیں ہم سے گھر کافی دور رہتی ہیں تو وہ لوگ ہمیں اسی بہانے ہم سوشل میڈیا کے تھرو ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی اچھا لگتا ہے اور ہم لوگوں کو کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ہم ویڈیو کال سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں عید وغیرہ پہ
بالکل بالکل بتائیں اب کوئی ملک سے باہر رہتا ہے انہیں آپ آرام سے فری میں کال کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں ہی بیٹھے ہیں اور آپ ان سے آرام سے بات کر پا رہے ہیں
الحمد للہ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ ہم مطلب اتنی دور سے اپنے بڑوں سے کسی سے بھی بات
جی اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے آج کل کہ ہم مارے لیے آسان ہو گیا اب آپ دیکھیں یہ روبوٹس کتنے آ گئے ہیں کتنا کام آسان ہو گیا ہے
بالکل ان سب چیزوں سے ہم اپنے گھر کا کام بھی کرا سکتے ہیں جو مرضی کر سکتے ہیں
جی پر میں آپ کو کیا بتاؤں آج کل تو میں نے اتنے کیسز بھی دیکھے ہیں تالی ایک ہاتھ سے تھوڑی بچتی ہے دونوں ہاتھ سے بچتی ہے سوشل میڈیا کتنے اس کے اچھے فائدے بھی اور کتنا برا بھی اب آپ بچوں کو ہی دیکھ لیں میرے بچے تو سارا دن فون میں لگے رہتے ایک بار بھی نہیں چھوڑتے
آج کل تو بچوں کا یہی حال ہے میں سچ بتاؤں میری آپ ہی کے بچے ہیں وہ بھی بالکل آپ جیسے بتا رہے ہیں آپ کے بچوں کی طرح ہی رات رات بھر فون چلاتے رہیں گے اور دن میں سوتے رہیں گے
جی بتائیں کتنی ہیلتھ پہ افیکٹ پڑتا ہے اگر تم رات میں نہیں سو رہے ہو اللہ نے تمہیں رات اسی لیے ہی دیا تاکہ تم رات کو سکون سے سوپ پاؤ اب بتاؤ دن میں کہاں اتنی نیند پوری تھی نیند پوری بھی کیا جب اللہ نے ایک وقت تمہیں ظاہر کیا ہے تو تم تبھی سوئ
الکل صحی بات ہے توچ کے ب
آپ کے نا پیچھے سے تھوڑا سا شور آیاا ہے
کوئی نہیں اپ سو
ہاں جی بس میں تو یہی بولتی ہوں کہ بھائی کسی کے بچے کو بھی کبھی بھی عادت نہ لگے فون کیا ب آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمہ لگ رہا ہے
نہیں یہ تو ہمیں اللہ کا شکر منانا چاہیے کہ ہم باہر اتنی ساری ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں سب کچھ بچوں کو ہم ان سب چیزوں میں رکھیں گے تو بچے سوشل میڈیا سے اپنے آپ ہی دور ہو جائیں گے
اب آپ دیکھے سوشل میڈیا کے بھی دو یوزز ہیں اگر کوئی پڑھنے والا بچہ ہے تو وہ اس سے پڑھ سکتا ہے کتنی اچھے سے اپنے آج کل آپ دیکھیے کتنے ایسے بچے جنہوں نے ایگزام کریک کرے ہیں وہ بھی صرف آن لائن ٹیوشن کلاسز سے جو کہ کتنے کم داموں میں پڑھائی جاتی ہیں اور ی ٹیوب دیک فری سادھن ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیئے
فری ایک دم فری سب چیزیں ہمیں ملتی ہیں اور ہم اس کا فائدہ پھر بھی نہیں اٹھاتے ہمارے بچے کئی بار
جی اور تو اور میں نے تو دیکھا ہے کہ جو بچے نہیں پڑھنے والے ہوتے نا انہیں آپ فون نہ بھی دنا وہ تب بھی نہیں پڑھتے ہیں انہوں نے نا بس سوشل میڈیا کو ایسا بنایا ہوا ہے میں آپ کیا بتاؤں یہ نہ خود پڑھتے نہ دوسرے بچوں کو پڑھنے دیتے اور اوپر سے یہ انسٹاگرام اسنیپ چیٹ ایف بی ایسے ایسے تو یہ ایپ آ گئے ہیں چھوٹے بچے اس میں اپنا پروفائل بنا لیں گے اب دیکھیں کتنا اڈلٹ کانٹینٹ ہوتا ہے جو بچوں کو نہیں دیکھنا چاہیے
بالکل کئی بار ماں باپ کو پتا بھی نہیں لگتا ہم لوگوں کو کہ کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے کہ سوشل موبائلس میں لوگ ایسے لگا لیں گے جس سے کہ ہمیں پتا ہی نہیں لگتا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں
وہی توبہ توبہ آج کل کے بچوں کو دیکھو اپنے امی ابو کو انسٹاگرام اور کتنے کتنے ایپ
ہاں کئی بچے میں نے بھی دیکھے ہیں کئی بچوں نے اپنے ان کی امی ہمیں بتاتی ہیں جیسے بتائیں گی آ کے بات بات کرتی ہیں تو اس سے پتا لگتا ہے کہ انہوں نے ان کو فالو ہی نہیں کر رکھا کہ تاکہ وہ ان کا کچھ اکاؤنٹ میں دیکھ کھی نہ سکے
بتائیں ہمارا ٹائم کتنا بڑھیا تھا کہ ہمارے ٹائم پہ فونوں کا چکر ہی نہیں تھا اور ہوتا بھی تو الحمد اللہ میں کیا بتاؤں میری ماں تو مجھے اتنا ڈانٹتی اتنا ڈانٹتی کہ تم فون چلا رہے ہو آج کل کے امی ابو کو دیکھیں خود بھی ورکنگ ہے بچ بچے پہ دھیان بھی نہیں دے رہے ہیں ایٹ لیسٹ دھیان نہیں تو انہیں فون نہ دیں انہیں باہر بھیجیں کھلائیں ان کا شریر نکلوائیں آن لائن تو ایسے گھر پہ بیٹھے رہیں گے نہ ان کا شریر نکلے گا نہ کچھ ہوگا
بٹ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اا ان کی بھی کوئی پ غلط نہیں ہوتی کیا وہ بھی کیا کریں بچے ہی بھی سنتے ہی نہیں ہیں اپنے
جی آپ کو آپ وشواس مانیں میری نہا آپ ہے ایک انہوں نے اپنے بچوں کو ان کے بچوں نے پریشان کر رہے تھے کھانا نہیں کھا رہے تھے اور تو ان کی میری آپ نے انہیں فون پکڑا دیا کہ تم کھانا نہیں کھا رہے فون دیتے دیکتے کھا پکڑا لو گے باپ بتائیں ہمارے ٹائم پہ کیا ہماری امی ایسے کرتی تھی ہماری امی ہمیں دو تھھپ
دو تھپڑ لگاتی تھی بالکل صحیح بات ہے اور ہم اپنے امی سے ڈرتے بھی کتنا تھے کہ مب ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی ہے
جی بالکل آج کل کے بچوں میں ڈر ہی نہیں ہے بالکل بھی
بالکل بچے آج کل اپنی امی کے آگے اتنا زیادہ غلط بولتے ہیں اپنی امی کو
جی بتائیں جنہوں نے کو اتنا پال پوس کے بڑا کرا ہے اس کے بعد یہ ایسے ہی بولتے ہیں
صحیح بات ہے ب بچوں کو ہمیں یہ سب چیزیں سمجھانی چاہیے کہ نا اپنی امی کو ایسے نہیں بولنا چاہیے
جی جی میں نے تو سوچ اپنے بچوں میں نے ڈر بٹھا رکھا ہے بالکل کہ بھائی تمہیں کچھ زیادہ بولنا ہی نہیں ہے مجھ سے اور فون تو میں نے ابھی نے دینا ہی بند کر دیا چاہے جتنا مرضی ہوم ورک آئے اسکول والوں کو بھی تو دیکھیں اسکول والے ہومورک اسکول کے ایپ پہ بھیجتے ہیں بچے کو موقع مل جاتا ہے فون چلانے کا
بالکل بچوں کو تو ایک موقع ہی چاہیے کہ فون چلانے کے لیے ان کو تو بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں فون مل جائے اور اس میں ہم پڑھنے کی وجہ اور چیزیں دیکھ سکیں
جی جی جی جتنا مرضی دور رکھو نہیں یہ اتنا ہی پاس آ جاتے ہیں
بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو آپ بھی
جی
نہیں کئی بچے اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے بھی ہیں وہ سوشل میڈیا سے کافی دور رہتے ہیں مطلب کا یوز کرتے ہیں پڑھائی کی کے لیے کر لیا یا کچھ ایکٹیویٹی ز آج کل تو کتنی ایکٹیویٹیز ہے جو کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی سکتے ہیں
جی
وہ لوگ اپنے امی وغیرہ کا کہنا مانتے ہیں نا ان کی امی جیسے انہیں بولتی ہیں تو وہ کرتے ہیں اپنے بڑوں سے
جی وہی تو اب بتائیں ہم تو کتنا سمجھا لیں پر بچے تب بھی نہیں مانتے ہیں میں نے تو اتنا سمجھا کے دیکھ لیا مار لیا پیٹ لیا اس کے بعد بھی بچے ایسے کرتے کہ امی ہماری بھرتی ہمیں چلانا ہے ہم چلائیں گے ہمارے اسکول کا کام آ رہا ہے اب جائیں انہیں تو ایک بہانہ مل گیا
بالکل صحیح بات ہے وہ بہانے سے فون لے لیتے ہیں نا اپنے امی آپو آپا سے
جی وہی میں نے تو اب اسکول والوں کو بھی بتاؤ کتنا سمجھائے بندہ کہ تم بچوں کو ہوم ورک دے رہے ہو تم آف لائن دو کیا پہلے آف لائن نہیں ملتا تھا ہمیں ہوم ورک ہمیں کیا پیپروں پہ نہیں ملتا تھا اسکول والے کیوں نہیں دے رہے جب ہم اتنی فیسیں بھر رہے ہیں تو اسکول والوں کو دینا چاہیے
بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی سگو ہمیں اپنے اسکول والوں سے بات کرنی چاہیے نا ان سب ٹیچروں سے ان کی بات وہاں جا کے ہم کریں گے ٹیچر سے تو پت لگ جائے گا ان کو بھی کہ آپ بچوں کو ڈائری میں نوٹ
جی اب دیکھو ایک کے کرنے سے تو ہوگا نہیں سب کو ساتھ آنا پڑے گا آخر
نہیں وہ تو سب ساتھ مل کے ہی کریں گے ہم لوگ تبھی ہو پائے گا نا یہ
جی جی چلیے
اچھا لگا آپ سے بات کر کے
جی مجھے بھی بہت اچھا لگا اور ملیں گے اور پھر اسکول میں کمپلینٹ کر کے آئیں گے کہ یہ کیا فون میں سے ہوم ورک دیتے رہتے ہیں پیپروں پہ دینا چاہیے
بالکل
جی جی جی
اللہ حافظ اللہ حافظ فضی